السلام علیکم و علیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ جی بھائی ٹھیک ہو
الحمد للہ خیریت سے ہے اور آپ خیریت
جی بھائی جی بھائی الحمد اللہ الحمدلہ بھائی کیا کر رہے ہو ابھی
جی ابھی جو ہے ہم تھوڑا بینک میں آئے ہوئے ہیں بینک میں لنچ ہوا ہوا ہے تھوڑا کام ہے امی کی جو ہے کے وائی سی وغیرہ پینڈنگ تھی تو کے وائی سی کروانے کے لیے ہم بینک
جی ٹھیک بھائی ٹھیک اور بولو بھائی موسم کیسا ہے
جیس الحمد للہ موسم جو ہے گرم ہو رہا ہے توبے تو ماشاء اللہ ٹھنڈا تھا لیکن اب جو ہے گور موسم کا مزاج بہت گرم ہو رہا ہے
جی بھائی بھائی کیا کہنا چاہتے ہو آپ سوشل میڈیا کے بارے میں
جی ابھی مو
آج کل کے بچے آپ دیکھو غلط یوز کر رہے ہیں جی بھائی کھایا کھایا آپ نے کھایا
الحمد للہ ہم نے بھی کھانا وا کھا لیا انشاء اللہ
کیا کر رہے
ہاں فرمائیے آپ
جی بھائی
جی فرمائیے
جی کیا کہنا چاہتے ہو آپ سوشل میڈیا کے کے بارے میں جو آج کل کے بچے دیکھ آپ یوز کرتے ہیں گل
ب دیکھیے آج کل کے بچے جو ہے پڑھائی پر کم فوکس کر رہے ہیں اور موبائل کا زیادہ استعمال کرتا ہے اور گھومنا پھرنا قج میں جو ہے گھر سے جو نکلتے ہیں کہ یہاں امی امی ابو جان ہم جو ہے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کالج اور امی ابو جان سو ار بیٹا ماشاء اللہ کالج جا رہا ہے ڈگری حاصل کرے گا بی اے کی بی کیا نام ہے بیے فائنل وغیرہ کر لے گا الحمد للہ اچھے سے وہ تیاری کرائیں گے یہ پہ تو ہم تو سوچتے ہیں ہمارا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا لیکن یہ پتا نہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے
کیونکہ آج کل دیکھو آپ بچے فون غلط یوز کر رہے ہیں نا بھائی گھر وال کو بولتے ہمیں فون دا ہمیں پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کے بغیر کچھ اور کرتے ہیں نا بھائی اس پر پیرنٹس کو خاص دھیان دینا ہے کہ ہمارے بچے غلط یوز کرتے ہے نا بھائی
نہیںی شب کو شخصح ہی فرمایا آپ نے
فون نہیں دینا ہے
بے شک بے شک صحی بات ہے دیکھیے موبائل سے جو ہے آپ جانتے ہیں ہم موبائل میں ہر طریقے کی مطلب ہر گندتیی اصلی بھی دکھتی ہے تو دیکھیے اس سے برا اثر ہوتا ہے ہمارے بچوں پر
جی بھائی
یہ گندی چیز یہتے ہیں اور دیکھیے مطلب آپ جانتے ہو کہ اگر فیس بک انسٹاگرام میںل چلاتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں تو دیکھیے اس پہ جو ہے
جی بھائی غلط آج کل کہ لوگ دیکھو آپ غلط یوز کرتے ہے نا بھائی سوشل میڈیا پہ کلرس یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ اچھا چیز ہے اس سے ہمیں فائدہ ملنا چاہیے ہے نا بھائی آدھے لوگ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدہ اس کا اٹھاتے ہیں برابر جو آدھے لوگ وہ غلط یوز کرتے وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ پڑھنے کے لیے اچھا چھ فون
پورا پہلے تو ٹیچر ڈھونڈنا پڑتا تھا ٹیچر جب بولے بولے گا ہاں میں پڑھاؤں گا سیر جانا تھا اس اس کے پاس آج وہ نہیں یہ ہے نا بھائی آج آن لائن پڑھ سکتے ہے نا
جی جی
جی یہ چیز تو ٹھیک ہے ہے نا بھائی آپ دیکھتے ہو ہو
ائے
کچھ کہیں جگہ پہ کچھ ہوتا تھا کسی کو معلوم نہیں ہے پڑتا تھا ہے نا آج دیکھو آپ آج اگر کسی جگہ چوری یا کچھ ہو جائے گا ودن ٹو منٹس کے بعد ہی نیوز آتی ہے نا بھائی
جی
بہت آسانی ہوئی میں سوشل میڈیا سے
اور گ
آن لائن فارم پڑھائی وڑھائی سب کچھ اسی پہ ہے نا بھائی
ہاں بالکل صحی فما ہے بھائی جناب اور سنا دیی ہیں
جی الحمد للہ بس ٹھیک
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے دیکھیے جناب ہمیں جو ہے ہمارے بچے جو ہے اتنی غلط لائن پر جا رہے ہیں کہ ہم پر دھیان نہیں دیتے ہیں بچے جو ہیں غلط لائن جیسے کہ غلط ٹائم کی بولے تو بچہ جو ہے جیسے کہ نماز میں دھیان نہیں ہے نماز کی اگر بات کرے اس سے تو نماز پ منہ موڑ لیتا ہے وہ اور اگر اس سے بول جائے وہاں پر ا کرکٹ کھیلنا ہے اور آج کل جو بچے کرکٹ وغیرہ یا کون سا بھی گیم کھیلتے ہیں تو دیکھیے ان پ پیسہ لگاتے ہیں سٹا لگاتے
جی جی وہ تو غلط بات ہے نا بھائی وہ تو غلط بات ہے کیونکہ ماں باپ کو بولتے ہمیں پیسے دو ہمیں کچھ بازار سے لانا ہے وہ پھر گیمز میں ایڈ کرتے ہے ہے نا بھائی
جی بالکل صحی فم
کھیلتے پھر گیم ہار جاتے ہیں یہ تو غلط بات ہے نا بھائی اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے پیرنٹس کو بھی غور کرنا چاہیے ہمارے بچے کیا کر رہے کس کے ساتھ بھی اتے اھتے باہر ہے نا بھائی
بد سے فنوایا اپنا ہاں آ
جی اپنے بچوں پر خاص خیال رکھنا ہے کیا کرتے ہیں یہ موبائل فون پہ کیا کرتے ہیں کیا یوز کرتے ہیں اچھا یوز کرتے ہیں یا برا یہ کچھ دیکھتے ہیں
یہ سب یہ سب
اس پہ ہمیں خاص خیال رکھنا ہے بھائی
یہ حق بنتا ہے اپنے پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو
جی جی
گور کریں ہے نا بھائی
جو رکھیں کہ بچے جو ہے غلط لائن پکڑ کرکٹ لگاتا ہیں اور جو ہے بت سے پیسے ہار جاتے ہیں جب ماں باپ جو بینک بیلنس چیک کرواتے ہیں تو ان کا بیلنس کب ملتا ہے
جی
جی صفائی کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہو آپ جو کہ آج کل کے لوگ صفائی نہیں رہ گھر سے کوڑا کچرا ن نکالتے ہے یہ پلاسٹک یوز زیادہ کرتے ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو یہ کوڑا کچرا گھر میں نکالتے ہیں اور باہر سڑک پہ پھیرتے پھینکتے ندیوں میں پھینکتے جیسے کہ بیماریاں بڑھتی ہے بچے بیمار پڑتے ہیں اس کی سمیل سے ہے نا بھائی
ہاں بییسا
اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو آپ
جی دیکھیے بچے جو ہے بیمار دیکھیے بچوں کی جگ کیا آج کل جو باہر کا جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں دیکھیے فاسٹ فوڈ وغیرہ کا سیون کرتے ہیں اور تو انوں میں کیا ملاوٹی تیل آتا ہے وہ خراب قسم کے جو ہے م سالے ملاوٹٹی کرتے ہیں
جی بھائی دیکھیے آپ
چر یہ چپک
لوگ جو تھے وہ گھر میں ہی مسالے
جی جی جی
اگاتے تھے وہی کھاتے تھے زیادہ مسالے نہیں کھاتے تھے کیونکہ آج کل دیکھو آپ مسالے کتنے آتے ہیں ان کو کیمیکل بہت ہوتا ہے بیماریاں بڑھتی ہے اسٹامک خراب ہوتا ہے اسپتالوں میں دیکھو آپ کتنی بھیڑ ہوتی ہے اسی کی وجہ سے نہا ہم صفائی رکھتے باہر کا جنک فوڈ کھاتے ہے یہ مسالے کھاتے ہیں ہے نا بھائی
صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے بچے جو ہے پہلے کے جو آدمی ہے وہ فاسٹ فوڈ باہر کا سون نہیں کرتے تھے وہ
نہیں بالکل بالکل صحیح بات ہے وہ کھاتے نہیں تھے جنک ف وہ گھر کا کھاتے تھے اس سے وہ ان کا جو
جی دیکھیے آجذرا اگر آج کل کے نوجوان سے اگر ہم بولتے ہیں کہ ایک کلو میٹر پیدل چلنا ہے تو الحمدلہ ان کی ساتھیں اوپر نیچے ہو جاتی ہے ساتھیں پھول جاتی ہے آپ جانتے ہو رہا آپ پہلے کے آدمی دیکھیے اتنی ہمت اتنی طاقت رہتی ٹھیک اوں سےھیک ہے کلو میٹر پانچ کلو میٹر تک کا سفر جو ہے وہ پیدل طے کر لیتے تھے
جی بھائی
آس آ
جی اس پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے نا بھائی
نہیں شب صحی فرمایا آپ نے ہمیں جو ہے ہماری صحت کا خاص طور پہ دھیان رکھے اور کہ نسلی چیزیں ہے اور گٹا وغیرہ جو ہے یہ پینا غلط ہے بیڑی تمباکو سے بھی جو ہے کینسر وغیرہ ہونے کا
جی بھائی آج تو آپ دیکھتے ہیں ڈرگس کے ساتھ کتنے ب بچے ہے یا بڑے ہیں ڈرگس کتنے کر رہے ہیں نا بھائی اس پر بھی ہمیں ایک خاص خیال رکھنا ہے آ اپنے پیرنٹس کو دیکھنا ہے ہمارا بچہ کس کے سھ بیٹھ کس کے ساتھ اس کو فرینڈ شپ ہے تا ہے باہر جا کے ڈرگس مت کرتا ہے ہے نا بھائی پیرنٹس کو تو یہ ضروری کرنا ہے اپنے بچوں پر دھیان رکھنا ہے
آپ ب بچ
بچے اسکول جاتے ہیں وہاں پہ پڑھائی کرتے یا کچھ اور کرتے ہے نا بھائی آج تو آپ دیک ت آج زیادہ تور چھوٹے بچے بڑے یہ ریلیشن شپ میں اترتے پھر ان کا مائڈ ٹھیک نہیں رہتا ہے نا ب
فرما صحیح فرمایا دیکھیے آج کل کے بچے جو نشیلی چیزوں کا سیون کرتے ہیں بیڑی تمباکو سگریٹ وغیرہ کا تو دیکھیے ان کی جو ہے جلدی ساس سے اوپر نیچے ہو جاتی ہے پرانے آدمی تھوڑی طاقت وغیرہ ہوتی ہے تو پرانے آدمی سے زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن آج کل کے جس طریقے سے فاسٹ فوڈ کا سیون جو ہوتا ہے باہر کے کھانے کھے ہیں استنے بچوں کیا کیپیسٹی کمزور ہوتی ہے بچوں کا لیور کمزور ہوتا ہے وہ جو ہے اسنیک وغیرہ ایک سے ایک مطلب جو نشیلی پدارھ تل ہو ہیں انوں کا سیون کرتے ہیں تو جو ہے ہم نے ہمارے بچوں کو روکنا چاہیے ان چیزوں پہ
جی
جی بھائی بالکل ہمیں تو ان کو روکنا ہی ہے
اپنے پیرنٹس کو خیال رکھے ہیں بچوں پر ہے نا بھائی
دیک س بیک
صفائی پر بھی دھیان رکھنا ہے صفائی آدھا ایمان ہے ہمیں کوڑا کچرا کسی سیب جگہ پھینک رہا ہے گورنمنٹ نے ڈسٹ بین بنایا ہے انیں میں ایک کوڑا کچرا ڈالنے پھر گورنمنٹ کی گاڑی آتی ہے وہ کسی سیف جگہ ڈالتی ہے یا کیمیکل ویمیکل کچھ یوز کرتے ہیں کو ختم کرتے اس کو ہے نا بھائی کیونکہ اگر سڑک وڑک پر ڈالیں گے شمل آتی ہے اس سے بیماریاں بڑھتی ہے ہے نا بھائی
بالکل بیماریاں بڑھتی اس سے بے شک چلو آپ سے بہت اچھی باتیں ہوئی ہم سے آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا ان شاء اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری
جی بھائی شکریہ اللہ حافظ ٹیک کیئر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے پھر ملیں گے کبھی انشاء اللہ